ا
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیسے ہیں آپ
بس الحمد للہ بہتر ہ
میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدلہ اور کیا چل رہا تھا کیا کر رہے تھے آپ
ڈرنکنگ کا ڈرنکنگ پی رہا تھا ہ
اچھا ہاں گرمی بہت ہو رہی ہے ہمیں پانی خوب پینے چیے گرمی میں نا
جی انشاء اللہ پانی سے تھوڑا کیا ہے شریر میں اتنی کمی ہے کہ چھ لیٹر تو منیمم کسی بھی انسان کو پانی پینا چاہیے گھر
وہ تو بالکل صحی بات ہے ہمیں پانی کے مطلب اگر ہم ایک بھی دن پانی نہیں پیئیں گے تو ہم ہمیں ہمارے شریر کے اندر ایسا لگے گا ہم فھرتیلے ہی نہیں ہیں ایک بار کو کھانا کھانے کو نہ ملے لیکن ہمیں بار بار پانی ملے نا تو ہم نے تھوڑا چین ساتھ اس کو پینے سے تو پانی سے
چ
سکون ملتا ہے بہت تو پانی سے دیکھو ہمارے کتنے فائدے بھی ہیں پانی ہمیں کتنی طریقے کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے
ہاں بالکل فائد ہیں وچ
ہوں تو آپ پانی کا کیسے استعمال کرتے ہو مطلب پانی کی چیزیں پینے والی گھر میں بناتے ہیں یا پھر کیسے خریدداری کر کے لاتے ہیں کچھ پانی کا پینے والا کچھ بھی ہو ہلو ہلو
م کرل بسو فلٹر کر تہار وغیرہ کا یوز لیتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمارے شریے کو نقصان پہنچاتا ہے
ہاں گندا پانی ہم نہیں پی سکتے آج کے سمے میں نا کیونکہ بیماری بہت جلد جگڑنے لگیا پہلے کے لوگ پی لیتے تھے پہلے کے لوگوں کے گھروں میں دیکھو آر او بھی نہیں لگے ہوئے تھے اب تو پانی صاف ستھرا ملتا ہے ہمارے گھروں میں ہم سب نے لگا رکھ کہ ہے تو سب کے گھروں میں پانی صاف ملتا پہلے کے لوگوں کے پاس بیماریاں بھی بہت ہو جاتی تھی پانی کے دوارا اب تھوڑی بیماری کم ہے کیونکہ سب لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے گھر میں رہ کے
ہاں ان شاء اللہ پہلے پہلے زیادہ ٹھیک تھا پہلے کنئ وغیرہ کا پانی پیتے تھے نا لوگ تو اس سے زیادہ ٹھیک رہتا تھا پر اب آج کل یہ پانی آنے لگ گیا باہر کا تو اس کو ملاوٹ وغیرہ زیادہ آنے لگ گی
انشاء اللہ ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھو دس طریقے کا پانی ہم گھر میں بھی بنا کے پی لیتے ہیں پانی کو ہم ہ دیکھو جی نیمبو پانی بنا لیا ایسے سیون کر لیا کیونکہ گرمی بہت ہے تو ہم خالی پانی نہیں ہم پانی کے ساتھ کافی چیزیں ملا ملا کے بھی ہم گھر میں پی سکتے ہیں اپنا
ہاں بالکل نیبو کا ہے پودینے کا پانی ہے زیرے کا پانی ہے بہت فائدہ کرتا ہے سریر کو
ہاں جی ہاں جی ہم ایسے ہی بناتے ہیں ان شاء اللہ ہم اسی پرکار کا ہی سارا کچھ کھانا سوری یہ پینا وغیرہ جتنا بھی پینے کا پانی ہوتا ہے پانی اس میں جو بھی ملا ملا کے ہم پی سکتے ہیں ہم بنا کے کہ پوری گرمی پیتی
ہاں ان شاء اللہ اس سے شریفحت ہاں بالکل صحت ٹھیک رہے اس سے اتنا ہی کرنا تھا
وہی تو بسم اللہ تو وہی ہے ہم تو شروعات کرتے ہیں بسم اللہ بھگوان کے اللہ کے نام سے ہی سب کچھ کرتے ہیں ہم
ہاں چ سےی
ہوں ہم یہی اٹھتے ہیں سب سے پ پہلے صبح تو پانی کا گلاس ضرور پیتے ہیں آپ بھی پیتے ہیں ایسے پانی کے پینے سے ہمیں اندر تندرستی آ جاتی ہے صبح اٹھتے ہی نا
ب بے شک ضرورت
ہلو
ہاں بے شک ضرور اس سےندستری رہتی ہے شرین ٹھیک رہتا ہے اور کوئی آلس وغیرہ نہیں آتا
لیکن آپ نے کہیں دیکھا بھی ہوگا کہ پانی کا لوگ کئی جگہ نقصان بھی بہت کر رہے ہیں پانی کا نا ہمیں بچاؤ بھی بہت کرنا چاہیے
جی بالکل وہ بےشک وہ مطلب نلکی ٹوٹی وغیرہ آئی
بہتی رہتی جی انشاء اللہ انشاء اللہ وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کا لوگ کافی سمجھتے نہیں ہیں
ہاں مس یوز بھی کر رہے ہیں اس کا غلط یوز کر رہے ہیں
جی بالکل باہر کا ہی ہم ج ہاں باہر جا کے دیکھیں گے ہمیں کیسا لگتا ہے دیکھو پانی بہ رہا ہے پانی بہتا جا رہا ہے لوگوں کو پنا اکٹھا کر کے رکھ لینا ہی چاہیے پانی کو اسی پانی کو اگر ہم کسی جانور کو یا دانا پانی کے لیے گرمیوں میں پکشیوں کے لیے بھی پانی اگر ہم جوڑ کے رکھیں گے پانی اکٹھا کر کے رکھیں گے تو ہمیں دیکھو یہ بھی بھل ہی ہے اس میں بھی کہ ہم پکشیوں کے لیے بھی پانی رکھ رہے ہیں ہاں بالکل کوئی
ہاں تو ثواب کا بھی کام ہے اور ایک انسانیت کی بھی بات ہے کہ
بالکل انسانیت جڑ جاتی ہے جی بالکل ان کا دھیان تو ہم لوگوں نے رکھنا نہا کیونکہ ان کے پاس تو کوئی زبان ہی نہیں ہے وہ
ہاں اور وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں نا بچارے وہ تو لاچار ہے ایک طریقے سے ال لن کو بنایا نہیں
وہی وہی تو آپ بھی ایسا کچھ کرتے ہیں انسان کو ہی کرنا ہے جی سب کوچ اللہ یہی کہتے ہیں سب کچھ تم انسان کو ہی
جی جی مخلوق اسی لیے بنائی ہے انہوں نے میں
جی بالکل
جی جی ہاں کرتے ہیں ہم بھی جیسے ہاں پیڑ وغیرہ پہ وہ جیسے بولتے ہیں نا اپنے پرندے وغیرہ
ہاں جی جی مٹکیاں رکھ کے چھوٹیے چھوٹیے
جٹ لٹکا دیتے ہیں پھر اس میں صبح شام ٹھنڈا پانی تازہ پانی وہ بھر دیتے ہیں
انشاء اللہ انشاء اللہ یہ تو بہت بڑھیا کرتے ہیں ان شاء اللہ تو ہم بھی سوچ رہے ہیں ہم بھی ایسے جیسے آپ نے اندازہ بتایا پانی کو رکھنے کا تو ہم بھی تھوڑے انداز میں اپنا پانی اپنے گھر میں بھی ایسے ہی لٹکائیں گے جس سے کہ سارے پکشیوں کو بھی پانی آرام سے گرمیوں میں ملتا جائے کیونکہ کافی زیادہ پکشی جو ہوتے ہیں ہاں جی پکشی جو ہوتے ہیں وہ کافی مر بھی جاتے ہیں گرمیوں کے کیوں مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو نہ پانی ملتا نہ دانا پانی کچھ بھی نہیں ملتا ان کی بھی اپنے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے مانتے ہیں آپ اس بات کو کو
ہاں بےشک ضرور انشاء اللہ ہے تو ماننی چاہیے غلط نہیں ہے
بالکل وہی تو ہم اپنے مطلب یہی ہے پانی تو دیکھو ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں اتنے لیٹر پانی پیو
جی ایک انشاء مکلو کو گل سے ل چھ لیٹر دنوں میں پانی
چھ سے سات جی بالکل انشاء اللہ چھ سے سات لیٹر ہمیں پانی پینا
نہیں
پی نہیں پاتے پی نہیں پاتے سمجھتے نہیں ہیں ان شاء اللہ ل وہ اگر سمجھے نا تو ساری سارا لوگ جتنا بھی ہے نا وہ روگ مکت ہو جائے ڈاکٹر کے پاس ایسی لائن نہ لگی ہو جی
جو لوگوں کے پاس اتنی سمسیا ہیں دوائیاں لینے کی بیمارییاں وہ آدھی سے زیادہ تو پیٹ سے ہی ہے ہماری سمسیا ہے نا پیٹ سے ہی روگ ہے ہمارا بالکل ساری بیماری ہماراری پیٹ سے اتپن ہوتی ہیں آپ مانتے ہیں اس بات کو
بالکل بے شک مانتے ہیں تو مطلوب کو سمجھنا چاہیے
مخلوق کو بالکل بالکل مشلوق کو سمجھنا چاہیے بےشک میں بھی یہ ساری یہ چیزیں نا خود سے اجماتی ہوں اپنے گھر میں اور میں کرتی بھی ہوں
دھیان رکھے ہل وغیرہ کھلے نہا چھڑے ہیں آپ
بالکل گھر میں بچوں کو بھی سمجھائیے بچے ہوتے ہیں آج کل پانی بہت ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں نا
ہاں سنتے بھی نہیں ہے پھر بچے کوئی ڈانٹتا بھی نہیں ہے
ڈانٹتا نہیں ہے یہ بات آپ نے بالکل
بھائی اگر اپن سمجائیں گے تبھی تو بچہ سمجھے گا نا
اپنے کو تو اپنے کو تو ساری چیزوں کا پتا ہے لیکن بچے کو نہیں ہی پت ہوتا ہے تو بچوں کو تو اپن بالکل جی ہاں اپنے لوگوں کو ہی اپن کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے گھر میں جو بڑا ہوتا ہے اسی کو ہی سارا کچھ سب جانا ہوتا ہے اپنے چھوٹے کو
جی انشاء اللہ ضرور سمجھائیں گے ہم بھی آپ بھی تھوڑا آس پاس میں دھیان دیجیے
بالکل ہم تو یہی کہتے ہیں دیکھو سارے لوگ سوستھ رہے لوگ گرمی اتنی پڑ رہی ہے جیب جنتو وغیرہ اتنے مر رہے ہیں اگر
پانی کی چلو انشاء اللہ کمی نہیں ہے پر کئی جگہ تو پانی
دیکھو وہ وہی تو یہ تو چلو انشاء اللہ اللہ کی دعا ہے کہ ہمیں سب چیزیں اللہ نے سب چیزیں دے رکھی ہیں پانی کی سویدھا بڑھیا اور پانی سوچھ بھی ہمیں دے رکھا ہے کہ ہم سوچھ پانی گھر میں پی رہے لیکن جن لوگوں کے پاس پانی کی قلت ہے کہیں جائیں اور ان کے پاس سوچھ پانی بھی نہیں ہے اگر ہم ان کی طرف بھی دیکھا جائے جی بالکل ان شاء اللہ ان کی طرف بھی دیکھ
بے شک ان کو تو پھر ابال کے پینے لا چاہیے چھان کے تاکہ بیکٹیریا وغیرہ ایسے ہی ختم ہو جائے آج کل ویسے بھی کئی مشینیں آ رہی ہے پر مشینوں میں منرل واٹر وغیرہ ہی ملا دیتے ہیں
وہی وہی وہی تو وہ لوگ پھر کیا ہی کر رہے ابال کے چھان کے پیتے ہیں کیونکہ دیکھو بیماری سے تو ہر کوئی بچنا ہی چاہتا ہے آج سمے میں چاہ کوئی چاہے کوئی کہیں بھی رہ رہا ہو جی جی آپ نے بھی بہت اچھ اچھا فرمایا ہے کہ پانی کو وہ ابال کے ایسے بیکٹیریا ختم کر کے پی رہے ہیں شل تو ہم لوگ یہی مطلب کہیں گے کہ سب کو پانی کی بچت کرنی چاہیے اپنے گھروں میں باہر بھی اور جیو جنت کا بھی اپنے ساتھ ساتھ خیال رکھنا چ
انشاء اللہ عمل کیا جائے گا اس بات پہ
جی بالکل اپ غور فرمائیے گا تو ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے
جی ماشاء اللہ چلو
خدا حافظ
اللہ حافظ